ہلو، السلام علیکم بھائی جان-
السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ہو-
جی ہاں سب خیریتیں اللہ کی د کر پائے جی- ی آب ٹھیک ہے امی جان ابو جان بھائی جان سب بڑے-
شکر الحمد للہ الحمد للہ شکر سب ٹھیک ہے آپ کے وہاں سب ٹھیک ہے بھائی?
جی بھائی جان سب اللہ کی کرپا ہے سب بڑھیا سب خیریت ہے-
کیا کر رہے ہیں کیا حال چال ہے موسم کیسا ہے?
اچی موسم تو اب تو دھوپ کھل رہی ہے بھائی جان کل دو دن- دو دن پہلے- تو بھائی جا بہت ہی موسم خراب تھا-
جی-
موسم ہو صاف ہونے کا نہا بھی نہیں لے رہا تھا بادل ہو رہے تھے بارش ہو رہی تھی- پورے پورے دن بارش ہوئی ہے بھائی جان کل تو
ٹھیک ٹھیک ٹھیک یہاں پہ بھی بارش
جی بھائی جی بھائی جان
اچھا جیسا کہ ہم بولیں گے تو مطلب بھائی آج تو آپ نے جن مانتر کے بارے میں ادھر سنا ہی ہوگا
جی بھائی جان بہت ہی آندولن چل رہا ہے بہت
بہت ہی آندولن یہاں پہ نا ہم ایسے بات کریں گے کہ مطلب اگر نیو جنریشن نہیں ہوگی تو تو بھائی مطلب میرے حساب سے یہ نیو جنریشن ایک کنٹری کے لیے بہت ہی بہت ہی ضروری ہے-
جی بھائی جان جی
مطلب یہ جو نیو جنریشن ہے ہم نیو جنریشن میں بات کریں گے تو یہ نیو جنریشن ایک فیوچر ہے کنٹری کے لیے
جی بھائی جان جی
نیو جنریشن والے لوگ نا ٹیلنٹیڈ لوگ ہے یہ کریٹو لوگ ہے ان کے دماغ میں فل آئیڈیاز ہے ان کا دماغ مطلب اچھا چلتا ہے
جی جی بھائی جان
جی بھ جان ایسا ہوتا ج جی جی جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ نیو جنریشن والے بچے ہوتے ہیں نا
ہاں جی
جی ہاں جو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا وقت موبائل میں گزارتے ہیں جو وہ کسی بھی کام میں جیسے ان جو کسی چیز کو مانگ رہے ہیں اگر انہوں کو منع کر دیا تو تو وہ کیا کرتے ہیں رونے لگتے ہیں جی تو جی ب فال جی تو وہ رونے لگتے تو کیا کرتا ہے ان کی امی جان ابو جان ان کو موبائل دے دیتے ہیں اس کو صاپ چپ کرانے کے لیے شانت کرانے کے لیے ان کو موبائل دے دیتے ہیں تو بھائی جان یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی ہے بھائی جان اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے جب موبائل میں لگے رہتے ہیں تو ان کو پتا نہیں چلتا کہ ہمارا کتنا ٹائم خراب ہو رہا ہے کہاں جا کہیں جا رہے ہیں تب بھی اس کام کی منع کر دیتے نہیں میں نہیں جا رہا کہیں ج بھ جان تو میں اپنا
وقت موبائل میں کم یوز کرنا چاہیے اپنی فیملی ممبر کے ساتھ بھی وقت دینا چاہیے بھائی جان بیٹ اس کے بیٹھنے کی ان کے بول چال ان کے کے حال چال پوچھنے چاہیے کہ حال ہیں ان کے بھی
جی بھائی جان آپ نے بہت ہی صحیح کہا مطلب پرابلمز ہوتی ہے مطلب نیو جنریشن میں
جی بھائی جان
ہر کسی جنریشن میں نا ویکنیس ہوتی ہے اسٹرنگھ بھی ہوتی دیکھو ہم جو پچھلے لوگ پچھلے زمانے کے لوگ تھے وہ ایسا نہیں کرتے تھے اتنا موبائل یوز نہیں کرتے تھے اپنے کام سے کام لیتے تھے مطلب جو آج کے لوگ ہیں نا جو آج کے بچے ہیں انہوں نے مطلب یہ زیادہ ٹائم اسی سوشل میڈیا پہ باقی سب چیزوں فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں فضول چیزوں پہ ٹائم زیادہ کرتے ہیں یہ ایڈکشن یہ یہ ایڈکٹ ہو گئے مطلب گیمز میں ایڈکٹ ہو گئے آن لائن گیمز میں ایڈکٹ ہو گئے انٹرنیٹ پہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں
کروا رہے ہیں جی بھائی جان
یہ اپنی فیملی کے ساتھ آپ مطلب ہمارے گھر میں بھی نیو جنریشن کے بچے ہیں آپ آپ کے یہ فیملی میں نہیں بیٹھتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے ٹائم نہیں گزارتے ہیں اکیلے اکیلے رہتے ہیں خالی موبائل فونس پہ رہتے ہیں ان کے اندر نا یہ فزیکل ورک نہیں ہے مطلب ہم پہلے کیا تھے مطلب ہمارے بھائی ہمارے بڑے بڑے جو تھے وہ مطلب اپنی فارمنگ کے ساتھ وابستہ تھے کچھ لوگ مطلب الگ الگ کاموں میں واپس تات تو کھیتی باڑی ویتی باڑی ایسیٹرا وہ سب کرتے تھے آج ہم اپنی جنریشن نیو جنریشن والوں بچوں کو کچھ بولیں گے تو وہ نہیں کرتے ہیں کوئی کام بھی
جی جی
اس سے کیا ہے نا مطلب ہم دیکھتے ہیں مطلب جو نیو جنریشن کے بچے ے ہیں یہ دن بہدن ان کی صحت بھی کمزور ہے ان کی مینٹل اسٹریس بھی کمزور ہے ان کے اندر ڈپریشن ہے ان کے اندر اینزائٹی ہوتی ہے مطلب یہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا
جی جی جی ایسا ہوتا جی بھائی جان پہلے پرچیین کال والے لوگ کیا کرتے ماے بڑے بڑھے بزرگ لگ تھے مارے داد داد ت جی پہلے یہ گھروں میں آپ کو بھان پتا ہوا کہ کولر پنکھ اے سی وغیرہ تو تھی نہیں ٹی وی وغیرہ تو تھی نہیں بھائی جان یہ تو ابھی تو آیا ہے ورتمان میں
جی جی بالکل
جی تو پہلے وہ کیا کرتے تھے کہ پیڑوں پیڑ پودوں کے نیچے بیٹھتے تھے مرکی کی چھایا لیتے تھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی اور جیسے ایک ایک ویکتی بیٹھا ہے تو وہاں پر گاؤں کے گاؤں کے یا شہر کے کئی ویکتی بھی اکٹھے ہو کر اپنی بات چیتیں کرتے تھے
اپنا پورے پورا پورا دن بھائی جان وہ پیڑوں کے نیچے ہی کاٹ دیتے تھے اب اب نیو جنریشن والے لوگ بھائی جان اب تو وہ تو اکیلا رہنا بھی پسند کرتے اور ان کے ہاتھ میں موبائل ہے بھائی ب جان تو وہ اکیلا رہ پورا پورا دن اکیلا کاٹ دیتے بھائی جان ان کو کسی کی ساتھ کی ضرت جب ان کے ہاتھ میں موبائل ہے تو ان کو کسی کی بھی ساتھ کی ضرورت نہیں ہے بھائی جان جیسا ہوتا ہے بھان جب زیادہ موبائل یوج کرتی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم بھی کرتے ہیں موبائل یوج جیسے ہم کو نیند آ رہی ہے رات کو اب ہم موبائل میں لگے ہیں تو ہمارا نیند واللی آ رہی پ ہم نے موبائل رکھ کا من نہیں کرتا ایسا لگتا کہ کہ ہم موبائل چلاتے رہے چلاتے رہے چلاتے رہے بھ جان یہ بہت ہی غلط غلط وہ دیم ہے
جی جی بھائی آپ نے صحیح کہا دیکھو ان کے اندر نا ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتا ہے
جی بھائی جان جی
یہ کیا کرتے ہیں یہ انہلدی فوڈس کھاتے ہیں ان کا کوئی ہیبٹ نہیں ہے کبھی کبھار جاتے ہیں تو دن کے میں ایک بجے دوپہر کے ٹائم پہ کھانا کھانا ہوتا ہے یہ کبھی شام کے ٹائم کھائیں گے ان کا کوئی ان کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے یہ ن کوئی مطلب نی ج والے لوگ ہیں تو یہ نیند بھی کام کرتے ہیں ان کے اندر کوئی ان کے اندر کوئی پیشنس نہیں ہے کوئی صبر نہیں اگر کوئی کسی نیو جنریشن بچے کو کچھ بولے گا تو کیا وہ واپس وہاں سے دو چار ایک لفظ کے بدلے دس لفظ بولتا ہے
جی بھائی جان جی جی
ہمارے اندر نا پہلے جو جو پہلی والی جنریشن تھی بڑے لوگ ان کے اندر یہ سب نہیں تھا ہم احترام کرتے تھے بڑوں کا یہ جو چھوٹے جو نیو جنریشن لوگ ہیں انہوں نے تباہی کیا ہے یہ کام مانتے ہیں کسی کا ان کے اندر کوئی مطلب ریسپیکٹ نہیں ہے کچ بھی نہیں ہے
جی جی بھائی جان جی
نہ کوئی مطلب نیو جنریشن پہلے کیا ہے اتنے مطلب پڑھتے تھے لوگ اچھے طریقے سے یہ یہ ان کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پڑھنے کا
جی جی بھائی جان جی آپ بہت اچھا فرما رہے ہیں بھائی جان کہ بھائی جان ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھ ہوگا بھائی جان جو پہلے کے لوگ تھ تھے تو وہ کیا کرتے تھے ہری سبزی کھانا زیادہ پسند کرتے تھے بھائی جان
جی بھائی جی
ٹائم ٹو ٹائم کھانا گرہن کرتے تھے بھائی جان تو ان کا شریر س سنت بر رہتا تھا اشٹ پشٹ رہتا تھا بھائی جان اب نیو جنریشن والے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جبھی باہر گئے باہر کا کھانا کھا لیا چار بین وغیرہ پہ ڈجیے بھائیجان بہت ہی نقصان داک چیز ہوتی ہیں بائیجان
بالکل بالکل جی
جی ان سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی چائے پیٹی وغیرہ کھا لی تو ان سے شام کو بھوک بھی نہیں لگتی تو ایسا ہوتا کھانا نہیں کھائیں گے تو میں شریر میں کچھ الگ ہی فیلنگ سے آتے بنا کھانا کھائے
یہ م جو ہاں جی بالکل بالکل یہ م یہ ہے نا جو نیو جنریشن کی لوگ ہیں نا یہ گندے برے کاموں میں لگے ہیں یہ ڈرگز ڈرگز کی پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا ہے مطلب خالی یہی فض چیزوں میں لاگے رہتے ہیں ہمیں اب چاہیے مطلب ہم اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے ب بچوں کو اندر سدھار لائےیں ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کو زیادہ مطلب بیلنس طریقے سے یوز کرنا چاہیے ان کو کیا ہمیں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کو بولنا چاہیے ہمیں ان کو فیملی میں بٹھا کے چاہیے ہمیں فیملی میں کم سے کم ان کو اگر یہ دس منٹ روکتا ہے ان کو بیس منٹ روکنا روکنا پڑے گا ہمیں آدھا گھنٹہ روکنا پڑے گا ہمیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا ہے
جی جی بھائی جان آپ بہت اچھا فرما رہے ہیں بھائی جان
ان کو نا ان کو مطلب بکس کے ساتھ اٹیچ رہنا چ چاہیے ہمیں چاہیے کہ ان کو مطلب ان کو بند کرنا چاہیے ان کو تفتیشی کرنی چاہیے ان کو بولنا ہے پڑھو کتابوں کے ساتھ دل لگنا چاہیے ان کو ان کو ٹائم پہ کھانا دینا چاہیے ان کو شام کے ٹائم جب یہ سو سونے کے لیے جائیں گے ان سے فون ان سے ہمیں ہمیں ان سے فون چھین کے ان کو پوری نیند نیند نیند کے لیے چھوڑنا چاہیے جب یہ پراپر سلیپ کریں گے تو ان کے اندر تھوڑا آئے گا سدھار
جی بھائی جان جی
ان کو سکھانا ہے دوسروں کو ریسپیکٹ کیسے کرتے ہیں پیرنٹس کی ریسپیکٹ کیسے کرتے ہیں ٹیچرس ریسپیکٹ کیسے کہتے ہیں اور ہمیں جو چاہیے کہ ان کویا فوکس مطلب ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس
جی بھائی جان ہمارا تو یہ ہی کہنا ہے کہ ہمیں جیسے ماڑے دادا دادا جانا امی جانا ب جان جو جیت آئیں زندگی ویسی زندگی کو جینا چاہیے بھائی جان جی بھائی جان ہمیں آپ سے بات کر کے بہت س ہی جان کی پراپتی ی بھائی جان اللہ قدرت ہے آپ سے دوبارہ بات ہ ہماری
شکریہ بھائی جان تنک یو